ہلو
ہاں ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا خریت ہے
الحمد للہ سب ٹھیک ہے اپنا بتائیں
ہاں اپنا بھی صحب اللہ کرم سے ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہے
کوچھ نہیں کیا ہوگا ابھی بیٹھے
نہیں ابھی نہیں نہاائے سوچے آپ سے بات کر لیں اس کے بعد نہائے
تو ٹھیک ہے بہت لیٹ ہو گیا آج تم کو کہ ہے کچھ کام کر دی تھی
ہاں آج کچھ کام ہی کر رہے تھے گیسٹ آئے ہوئے ہیں نا تو دی میں تھوڑا پیلو کہوں
او ہو ہاں وہ جو آئی ہیں ان کی لوگ ابھی تک نہ گئی میں
نہ ابھی نہ گئی ہوں گئی ہوں ان کا کچھ کام ہے تو آج ہزاری باغ گئی ہوئی ہیں وہاں کل آئیں گے صبح میں تو شاید پرسوں جائیں گے ہاں تو وہی کچھ کچھ کام کر رہے تھے اسس میں لیٹ ہو گیا تو نہ گے بات کرنے کے بعد
تب کام تو کرے ہی پڑتا ہوگا آدمی ہاں ہم تو نہا لیا تھوڑا دیر پہلے ہی
ہاں ہو جاتا ہے کام ہوں میں آدمی کو اور جمعہ میں ایسے بھی بہت کام رہتا ہے
ہاں جما کے دن بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے نا پورا گھر صاف صفائی ہاں
ہمم صحیح بات ہے اور ادھر موسم بارش اور نہ اتنا جلدی ابھی پڑھا نہیں تھا ناشتہ ہیج بہت لیٹ سے کیا تھا
ہاں ہم بھی آج گیارہ بجے ناچتا کےئے تھے
آج ہم بھی بہت لیٹ سے ناشتہ کیا تھا بھوک ہی نہیں لگ رہا تھا تھوڑا طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی
میرا بھی وہی حال ہے میرا بھی طبیعت ٹھیک نہیں کل سے ایک دم بھوک نہیں لگ رہا نہیں کھاتے رہے
اور کوا ہے یا دکھاؤ پھر ایک بار ڈاکٹر کو جا کے پھر کیا بول
ہاں شاید لگ رہا بی پی لو ہو گیا پتا نا امی کو تو بولا ہے کیا ہو جلد ی ہم گھر جائیں گے اب دل نہ لگ رہا ہمیںا
کہ ہاں اپ کیا ہے ا نے کب تک جائے لا بول رہی ہیں تو
ہاں وہ بھائی جان کا طبیعت خراب ہے نا وہ ڈالتے ہیں کیا ہوئے ہیں کا سوگر بڑھا ہوا ہے زیادہ تو پرسوں دن بھی گئے ہوئے تھے تو رپورٹ نہیں آیا تھا تو آج رپورٹ لانے گئے ہوئے ہیں اب دیکھیے وہ کیا بولتے ہیں
سب بھی ہو گیا رے ان کو
ہاں آج ہی سے ہو گیا اب اس بار جو آئے تھے نا جو رہے سال بھر اسی ٹائم سے ان کو سگر ہو گیا تو ابھی آئے نا تو کنٹینیو گوشت مچھلی بنا گوشت مچھلی کا نہیں کھاتا ہیں تو وہی کھا رہے ہیں تو وہ بڑھ گیا ہوگا
یہ سب نقصان ہے بہت اتنے سب کو پرہیز کرنا چاہیے آدمی کو صحیح بات ہے
چیز کھاتے ہیں تو
تو تھوڑی ٹھیک ہوگا شوگر والا بڑی برا چیز ہے بڈ دیر میں جانا بڑا دچتا ہے
وہی اب ان کا کیا ہوتا ہے ج اس کے بعد ہی بولی ہممی کی پوھ کے ہم بتائیں گے نہیں تو امی آ جائیں گی پہل ہی پھر بھجن بائک سے آئیں گے
ہاں صحیح بات ہے تو امی پھر کیسا ے
ہاں وہاں سے آٹو آتی ہے
ہو سب ہوحی ہے
ہاں وہاں سے ڈائریکٹ یہاں آٹو آتی ہے تو ہم بولا کہ تم اسی سے آ جاؤ بھاجن پھر پیچھے سے آئیں گے
ہاں صحیح بات ہے وہ تو سات آرام سے
ہاں بول رہی ہیں کہ ارے تیرے کہ ہو گیا اتنا پریشانی اتتا دن سے تھی اتنا دن سالانہ کہ کے بلا رہے تھے آج تیرے ایک دم پڑا ہوا کہ اتن جلدی آؤے بولا ہاں میرا دل اٹھ گیا ہے اب ہم نہ رہیں گے جتنا دن رہنا تھا رہے اب ہم گھر آئیں گے
صحیح بات ہے اب تو آدمی بلا رہا تھا تب تو نہیں آئی تھی تم لوگ لے جاؤ گے نہ آدمی کو رہتے رہتے کا ہوتا
ہاں ہم اتنا دن نہ رہے ہیں کبھی امی کو چھڑ کے اب گھبراہٹ ہو رہا ہے میرے م لگ رہا گھر چل جائے اتنا جلدی
صحیح بات ہے ج اور س
ا
وہاں جو شادی ہوگ لین والین ہو گیا
نہیں آج ولیمہ ہے
آج ولیمہ ہے
ہوں آج ولیمہ ہے
سب سادی بڑھیا سے ہو گیا تھا
ہاں ہو ہی گیا سب اچھے ہی سے آپ ہی ابھی نہیں گئی ہیں آپ ہی ہیں کل جائیں گے وہ ہاں ولیما میں آئیں گے ولیمہ کر کے نہیں جائیں گی
ہاں ولیمہ کرکے جائیں گے تو ادھر سے لے لوگ آ رہے ہیں کی ایسے ہی چلیے جائے گے نارمل ولیمہ ہو رہا ہے
نہ ادھر سے آئیں گی لینے
ہاں سب آپی ہیس سب کوئی آئے گے ادھر سے
ہاں تو صحیح ہے تم اترے گھر سے کوئی نہ جگہ ملے جائیں آج
نہ میں لوگ نہیں جائیں گے
نہ نہ نہ گئی تھیں
برق لگتا برات برات بہت سا لو گیا ہے
ہاں پینتیسٹو گئے ہوئے تھے سب ملا کے سلگز کے بھی ہر جگہ کے سب گئے ہوئے تھے سارے دوست یار جو بھی تھے ہاں میرے دونوں بھائی گئے ہوئے تھے سب میرے ماموں لوگ گئے تھے
صحیح بات جس کو جانا تھا دل تھا وہ گیا ناں تو بیا ہو بات ہو گئی سادی بات ختم
ہاں شادی ہوگئی
سسرال کے
ہاں لڑکی سب سسرال ہی میں ہے
ہوں
کل اور جو سامان نہیں آیا تھا پہلے کچھ آیا تھا کچھ کل آیا سامان اور لڑکی کا جو بچا ہوا تھا
ہاں اس دن آدھا آیا تھا لڑکا منع کر دیا تھا تو پھر کیا لایا اور سامان
ہاں ہاں لڑکی کے گھر والے سب باراتی کے دن چلے گئے ہیں اپنی گاؤں ہی میں جو بن ہے نا ایک تو وہیں چلی گئی ہے لڑکی ہی سب اپنے سے کر رہی ہے لڑکا اور لڑکی ہے صرف
نہیں کوئی نہیں ہے بارات ہی کے دن وہ لوگ سب چلی گئی تھیں بڑی والی بیٹی کے یہاں راتھی میں دو بجے لڑکی ہے وہی کل سامان آ ہے تو لڑکا لڑکی سب اپنے سے سب سامان کو سریا ہے سب جو بھی کیے ہیں
ہاں ہاں ہاں اسی لیے لڑکا منگا لیا سامان سب ایڈجسٹ کر لیا آپے سے
آپ کی آواز نہ آ رہی ہے اچھے سے
ہم بول رہے ہیں کہ روم ووم ہم دیکھوا تو روم ووم بھی تو ایک دم اچھے سے پورا فنشنگ کرالیے شاید نیچے سے بھی نیٹ ویٹ سب ہوا تھا ہاں
وہ تو تھا ہی پہلے ہی سے ابھی کچھ کچھ آیا تو تھوڑا بہت کیا ہوگا وہ تو پہلے ہی سے تھا
سب تو ہے ہی ہے ادھر سے جو سامان ملا سب کو فٹ بھی کرا لی پلنگ ولنگ جو تھا سلام وانامتا میرا گال سگ سلاانے تو نہ ہے کیاا ادھر رواج
ہاں میل نہیں دوٹاگ اٹھی ملیے ہاں تیرہ ہزار پیسہ
کون دیگا اج کل اتنا کون دیگا
ہاں
ساس
ہاں ساس ایکٹھ ہو دٹ بڑی والی سالی باقی جو اور جو سالی لوگ تھے سب پیسہ ہی دی کوئی ہزار کوئی دو ہزار ایسے کر کے سب
توئی سب سے چھوٹی بہن تھی
نہیں چار نمبر والی تھی چھوٹی ایکٹھو اور ایکٹو بچی ایکٹو بہن دوٹو بھائی ہاں پانچ بہن تھی ہوئی چار نمبر والی تھی ایک اور بہن بچی اور دو بھائی بچے شید شادی کرنے کے لیے
تینوں بڑی والے تو شادی ہوگیا ان لوگ خالی پیسادی ہے نا
ہوں ہوں
اور مہنگائی بھی ہوتا ہے سونا کو
ہاں بہت زیادہ مہنگائی بھی ہو گیا ہے نا تو کون اتنا تھوڑا ان لوگ کے یہاں اتنا کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے نا اس کی وجہ سے
ایک گرام سونا کا لے گا پھر تو تیس ہزار لگ جائے گا آرام سے اج کل کتہ مہنگا بڑھ گیا سونا تو پھر تو کا کرے گا انسان کون ساس
تا بھی ہوا ہے برسات ختم ہوا ترت پھر اچھا اھا ہاں ابھی سستا ابھی سنے تو بہت سستا ہو گیا سونا ابھی
پتا کرو گی تو کیسے ہوا ہے
اچھا کر کے بتائیں گے لیکن سونا سونا ابھی بہت سستا ہو گیا پھر ابھی جنگ چالو ہو گیا ہے نا وہاں باہر میں
ہاں ہاں باہر میں
تو پھر مہنگا ہو جائے گا
یہی ہوگا بھارت میں انسان کچھ ترقی نہ کر پائے گا وہی لڑائی جھگڑا افت مصیبت یہی رہے کیا کر سکتے ہیں اور کھانا پینا بن گیا بارش ہو رہی ہے
نہیں آپ سے پوچھ رہے ہیں ادھر تو بادل کیے ہوئے گرمی بہت ہے ادھر
ادھر بھی وہی حال ہے ہاں
ہاں
ادھر بھی بس ایسی ہلکی ہلکی جب کل شام میں ہوئی کل صبح میں بھی تھوڑا سا ہل ہلکی بارش ہوئی آج صبح میں بس بادل تھا بارش وارش نہیں ہوئی پھر ابھی
ہمم ادھر تو دھوپ نہیں ہے بادل کیے ہیں لیکن گرمی بہت زیادہ ہے
اس سال گرمی لگ رہا نہیں جانے کا نام نہ لے رہا جب ساون آوے گا نا تبھی گرمی ختم ہوگا
ہمم ٹھیک کر رہی ہیں
گرمی ان کل بہت پڑا ہے ابھی دیکھ رہی ہے ابھی اب پورا جولائی ختم ہو گیا
سے بھی بہت دن خراب رہتا ہے
بہت بہت بہت بری گرمی ہے اور برسات کو بھی تونا رہا برسات کو
وہی ان شاء اللہ ابھی تک برسات ہوا ہی کہاں ہے پانی گرا ہی کہاں کل تو تھوڑا یہاں ہم جب سے آئے ہیں اڑھائی مہیینہ میں کل پانی ٹھیک گرا ہے مطلب وہ بھی ایک دو گھنٹہ گرا پھر رک گیا
ہاں
نہ ادھر تو ایک ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوا لیکن اچھا بارش ہوا ایک دم پورا یہاں گھر کے بغل میں آپ کے کوئی ایک چھوٹا سا ڈھوڑا ٹائپ ہے پورا آگیا تھا اتتا نا کی کیا بتا ئیں یں پورا ایک دم بڑا بڑا پیڑ اس میں بہے کر آ رہا تھا ایک دم
بہت ہی زیادہ بارش ہوئی ہوگی بہت جگہ ہو بھی رہی ہے یار ممبئی میں دیکھ
شہر میں بہت زیادہ ہو رہا ہے گاؤں میں نہیں ہو رہا ہے کہیں شہر ہی میں ہو رہا ہے سورت میں نہ پورا ڈوبا ہوا ہے سورت اتنا ہو رہا ہے ادھر بجراچی میں ہر جگہ پے
ہاں وہی چیز تو ہم بول رہے ہیں کی ادھر بہت بارش ہے ادھر ہی میں پتہ نا
ہاں گاؤں دیہات میں صرف نہیں ہو رہا پر سال بہت زیادہ ہوا تھا نہ ان سال ایک دم ابھی تک نہیں
وہی الٹا ہو جا رہا ہے انسان دیکھو ساید اگست تک ہویا لاسٹ جولائی تک کا ہوتا ہے اب اللہ کی جو مرضی ہے وہی نہ ہوگا انسان کیا کر سکتا ہے اور گھر میں آپ پے لوگ سب ٹھیک ٹھاک
ہاں سب ٹھیک ہیں تو نوشے بھا ئی آۓ ہوئے تھے وہ آ ج جا رہے ہیں
کون والے منجلیں والے
ہاں منجلے والے آئے تھے وہ جا رہے ہیں آج
تون پے
ہاں
ان کے بیٹا کا ایڈمیشن ہو گیا بیٹا چھوٹا نہ ہے
ہاں ہاں بیٹا تو ہو گیا ایک سال ایڈمیشن کی ہوئے پڑھے رہے
جیاتا ہیں ہے اسکول اسکول
جاتا ہے اسکول جائے گا پھر وہاں سے آئے گا تورنت مدرسہ اس کے بعد تورنت ادھر سے ٹیوشن سب کرتے ہوئے رات میں آئے گا
اچھا لگا
ہمم وقت ہی نہیں ملتا ہے بس آیا تورنت کھایا کھایا تو کھایا نہیں کھیا تو تورنت گیا ٹیوشن مدرسہ
صحیح بات ہے ہے اور سب سے ٹھیک ٹھاک نہیں ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
ہاں سبھی تم بھی نہاؤ بھلو پھر کریں گے آرام سے وہاں وہاں کے بعد ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ